ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسی ہیں آپ
جی سب خیریت ہے آپ سنایے
جی الحمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہے اور بتائیے بچے کیسے ہیں آپ کے
جی سب خیریت سے بچے بھی
اور کھانے پینے سے فارغ ہو گئئیں آپ
جی ابھی کہاں آئیں ابھی تو شام کی تیاریاں ہو رہی ہیں
شام اچھا دوپہر ابھی شام کی تیاری جلدی کھانا ہو جاتا ہو
ہاں جی بالکل بالکل کیونکی جوائنٹ فیملی رہتی ہے نا تو سبھی لوگ پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو ویسے بھی نا ہمارے گھر میں نا باہر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں تو سب ہی لوگ گھر کا ہی کھاتے ہیں جی تو سب کی فرمائشیں پوری کرنی ہوتی یہ بچوں کی الگ کرنی ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی الگ کرنی ہوتی ہے
جی جی جی اور بچوں کی تو پہلے ہی سب سے زیادہ رہتی ہے
جی اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مطلب باہر کا کھانا کتنا بیکار ہوتا ہے اور گھر کا کھانا کتنا اچھا ہوتا ہے
جی جی باہر کا کھانا تو یہ ہے کہ اب کبھی ایمرجنسی ہوئی تو انسان کھا لیا لیکن باہر کے کھانے سے کیا دقت ہی ہے بیماریوں کا گھر ہے ہاں
صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو جاتا ہے صحت خراب ہو جاتی کچھ خاص حد بچوں کے لیے تو زیادہ ہی
ہ جی
جی آپ نے دیکھا ہوگا نا ہاں کہ بچے ب اہر کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور بیماریاں ان کو زیادہ مط لب وہ پریشان کرتی ہے
ا وہ چلا نا وہ چائنیز بچے کتنا پسند
بالکل چائنیز کھانا بہت پسند کرتے ہیں بچے اور وہ سب سے زیا دہ مطلب ہانی کارک ہے بچوں کے لیے دیکھا دیکھا جائے نا تو ان میں کتنے ملاوٹی چیزیں ہوتی ہیں خراب چیزیں ہوتی ہیں میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ صحت کے لیے بیکار چیز ہے اپنے بچوں کو نا گھر پہ کھلانا چاہیے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اور ہیلدی
ہم تو گھر میں ہی بناتے ہیں زیادہ تر چیزیں ہم نہیں منگاتے جلدی بازار سے اس لیے کہ بچے کھائیں گے بیمار ہوں گے ہاں بیمار ہوں گے پہلے آپ بازار کو منگائیے اس کے بعد پھر آپ دوائی کرائیے
جی جی بالکل پھر گھر کا یہ ہوتا نا کہ گھر پہ ہم کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں کوئی بھی بچوں کے لیے فرمائش پوری کر رہے ہیں تو اس میں بچوں کے لیے ہیلدی چیزیں ایڈ کر سکتے جیسے سبزیاں ہو گئیں بینس وغیرہ ہو گئیں اور بھی مطلب ہیلدی چیزیں ہو گئی وہ چیزیں ایڈ کر کے ہم بچوں کو دیتے ہیں تو ماشاء اللہ بچوں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور بچوں کا جسم بھی تر و تازہ رہتا ہے
جی جی اور جیسا کھاتے ہیں نا بچوں کا دماغ بھی و
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بچی باہر کا کھانا کھا کے تو زیادہ آلسی ہو جاتے ہیں گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو تر و تازہ رہتے ہیں بالکل بچوں کے کھانے میں نا بچوں کہ کھانے کا بچوں کے کھانے میں نا
اب بچوں کے کھانے میں آج کل دیکھ رہی ہیں بچوں کے کھانے میں آج کل ٹفن اسکول کا لے جاتے رہے زیادہ تر اچار پوڑی پراٹھا یہی سب آج آج کل کے بچے لنچ میں بھی روز نئی نئی چیز چاہیے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرما بچوں کو نئی نئی چیزیں چاہیے اس میں کیا کہتے ہیں کھانے میں اور بچوں کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے نا کون سی چیزیں ہماری صحت کے لیے ضروری ہے کون سی چیزیں نہیں ضروری ہے ان کو بس کھانے سے مطلب ہوتا ہے
ہاں ہاں وہی تو وہ چاےچائنیز والے وہ چاؤمین پیزا اور ہاں موموز تو سب سے بیکار ہے وہ وہ کچا میدا کھول ہاں پیٹ میں جا کے اتو میں چپک جاتا ہے
جی بالکل بالکل اور آپ نے دیکھا ہوگا نا ویسے نا بچے دودھ ہو گیا سبزیاں ہو گئیں اور کیا بولتے پھل فروٹ ہو گئے انن چیزوں سے دور رہتے ہیں کوساں دور رہتے ہیں
ہاں ان کو اوپر کی چیز اور جو پیکٹ والے جو ہاں جو پیکٹ والے فوڈ ہیں وہ کرکرے چپس
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بچے ان چیزوں کو پتا نہیں چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایڈ جو کہ بچوں کو عادت میں ہو جاتی
ہاں آپ آپ آپ چاہے گھر میں دنیا کی چیز بنا کے دنیا کی نعمت بنا کے رکھ دیجیے لیکن جب تک بچے وہ پیکٹ نہ کھائیں گے
جب تک ان کو تسلی نہیں جی بالکل بال کل آپنے صحیح فرمایا ہے اور باہر کی چیزیں سڑی گلی
سب گھر گھر کی کہانی ہو گئی یہ بچوں کی
مجھے تو ایسا لگتا ہے اس میں کچھ خاص ایڈ ہوتا ہے جو بچوں کو عادت بن جاتا ہے بچوں کی
ہاں وہ چٹر پٹر اس میں وہ مسالے نہیں رہتے وہ اسپائسی تھوڑا سا تیکھے می ٹھے ٹائپ کے وہی بچوں کو زیادہ وہ آپ کھانا کھلائیں گے نا تو منہ بند ہو جائے گا بچوں کا بچوں کا
بالکل اس میں کچھ ایسا ایڈ ہوتا ہے جس سے کہ ب چوں وہ عادت بن جاتی ہے وہ کھانا کھانا ہی کھانا ہے اس کو
وہی تو اب کھانا کھلائیں گے نا تو منہ بند ہو جائے گا بق کیا آپ پیکمو برابر چل گے چے کنے چوٹے بچے ہو اپنے سے اٹھا اٹھا کے کھا لیں گے
بالکل بالکل اور روٹی سالن ہو گیا تو یہ سمجھ لیجے مساللہ آفت ہو گئی
ہاں وہ ایسے ہی سب جگہ پہ یہی ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتا ہے نا سال بھر بھی نہیں ہے آپ ان کو یہ پیکیٹ لا کے دے دیجیے تو باقاعدے نکال نکال کے اچھے مزے لے کے کھائیں گے اخ اخ ہاں ہاں کھانا کھلائیں گی تو منہ ایسے بند کر لیں گے منہ ہی ن
جی جی بالکل بالکل جبھی بچے اج کل بچے اب پہلے کے زمانے کے اپ نے بچے دیکھے ہوں گے کتنے تندرست ہوا کر تے تھے اور کتنے اچھی ہوا کرتے ہیلدی ہوا کرتے تھے آج کل کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کوئی پریشانی
جب دیکھو ہاں ہاں امیونٹی امیونٹی ویک نا بچوں کی آج کل
جی بالکل بالکل کیو کی نہ
کھانا پینا ایسا ہے کھانا ان کو طاقت والا کھانا ہی نہیں ہے صحت جس میں اچھی رہے
جی بالکل بالکل
ان کو وہی کھانا ہے اور آج کل یہ آن لائن جو کھانا آ جاتا ہے تو دیکھے نا سب بچے منگا تو لیتے ہیں آپ آپ نہ دیجیے آپ ہ نا آپ نہ دیجے بنا کے نا آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو وہ موبائل ہے نا ان کو مل جائے گا
بالکل
بس پیے بس پیسہ دے دیجیے آپ بس ہو گیا
بالکل بہتر ہے تو دی دی آن لائن منگا کے کھا لیں گے
ہاں ہاں ان کو جو ان کو جو کھانا ہوگا ب تو وہ وہ اپنا اڑتے کر لیں گے ہاں وہی اسکول کا بھی اور اسکول کی بھی بہت ٹینشن رہتی ہے لنچ میں روز کیا دیں
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ جو ہم بنا کے دیکھتے ہیں ہیلدی ان کو وہ پسند نہیں آتا ہے اور جو وہ مانگتے ہیں جی جی بالکل اور جو ہاں جو ہم دینا چاہتے ہیں ان کو کھلانا چاہتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہے
وہی بات ہے نا وہی تو پھل پھل ان کو پھل ان کو نہیں کھانا سبجیاں ان کو نہیں کھانی
بالکل ٹیچرس وغیرہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لئے ہیلدی ٹفن بھیجو اب ہیلدی ٹفن بچے کھائیں تب نا
وہی تو
ج
ہاں ہمارے بھی یہاں بولیں گے چھوٹی والی بیٹی کے لیے بولیں گی روز میم بولیں گی ٹفن وہ بھیجیے وہ سبزی روٹی بھیجا کریے ہیلتھی فوڈ بھیجیے ارے جو ہمارے بچے مان لیجیے ہم دے بھی دیں گے ہیلتھی فوڈ ہمار بچے نہ کھائیں گے ہاں ٹفن واپس لے آئیں گے تو ہم کس کے لیے بنا کے دیں گے
پھر ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ مطلب کچھ بھی کھا رہے کھا تو صحیح پھر یہ لگتا ہے نہ کھانے سے تو بہتر ہے کچھ بھی تو کہو
چار پانچ گھنٹے بچے بھوکے رہیں گے اس سے اچھا ہے کہ جو ان کو پسند ہے وہی دے دو بنا کے ہوں تو مجبوری میں انسان کھلانا پڑ تا ہے
جی بالکل بالکل وہی بچوں کو علم نہیں ہے نا کہ ہمیں کیا ہی کھانا ہے کیا ہی نہیں کھانا ہے جب بچھوں میں سمجھ ہو جاتا یہ جو اپنے آپ ہی بڑے لوگ کرتے تھے دیکھ دیکھ کے ایسے چھوڑ جاتے ہیں
ہمم
جی ویسے نا ہاں تو ویسے نا بچوں کو سمجھایا جائے سمجھائے اسکی جائے کہ بچوں ان کو کھانے سے یہ ہوتا ہے ویڈیو وغیرہ دکھاؤ کہ اس سے کھانے سے یہ ہوت ہاتھ سے کھانا کھانا تو اس سے فرق پڑتا ہے وہ گھر پہ ہی ہم بناتے ہیں نا اس چیز کو اس میں ہیلدی چیز ایڈ کر لیتے ہیں اور اپنے
جی ہیلدی چیز بھی ایڈ کر لیے اور یہ صاف صفائی سے انسان بنایا ہے نا دھو کے اور بازار کا دیکھیے نا وہی وہ تیل چڑھا ہے کڑھائی میں وہی تیل پہ وہی تیل پہ کتتا ان لوگ تلتے رہتے ہیں وہ تیل ایک دم کالا پڑ جاتا ہے
بالکل اس سے بیماریاں ہوتی ہیں وہی سب سے بڑی مطلب جان لیوا چیز ہو گئی ہے
جی آج کل بیماریاں دیکھ رہے ہیں کتے گھر گھر میں انسان بیمار ہے ہر گھر میں کوئی ایسا نہ ملے گا جن کے ہر لوگ سوستھ ہو مطلب بیماری بیماری سے مطلب فری ہو سب ممب بیماری میں مبت تلا ہو چکا ہے ایک دم
جی بالکل پہلے کے زمانے کے لوگ مطلب دودھ ہو گیا دہی ہو گیا کھانا ہو گیا بٹر ہو گیا گھی ہو گیا
سب کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تو سب میں تو کیمیکل ہے سبزیوں ہاں سبزی میں کیمیکل دودھ میں دودھ میں ہاں دودھ میں پاؤڈر ملا ملا کے نہیں کتنا دکھاتا ہے دودھ بھی جو ہم لوگ پی رہے ہیں تو کیا یہ سوچ کے تھوڑی نا پی رہے کہ اس صحت کے لیے وہ صحت یہ کا فائدہ تھوڑ نا کر رہا ہو ہو سکتا ہے نقصان بھی کر رہا ہو جو بچوں کو دے رہا ہے ہم لوگ
پیتے ہیں باقی سب دھیما زہر ہو گیا ہے
ہاں وہی ہے نا اب آرگینک والی سب سبزی سبزیاں ہیں
جی جی بالکل بالکل ابھی کہاں ہے کہاں ہے چیز اچھی ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے نہ کھانے کو نہ دیکھنے کو
وہی تو انسان جتنا زیادہ اب کما رہا ہے نا دیکھا جائے تو کھانے کو محتاج ہو گیا ہے انسان اب
جی
پہلے کے پہلے کے لوگوں میں کمائی نہیں تھی لیکن پہلے لوگ کھاتے تھے جو تو شدھ کھاتے تھے
بالکل کھاتے تھے جو اچھا کھاتے تھے صحیح کہہ رہے ہے آپ
امم اب آج کل آج کل معلوم آج کل کمائی زیادہ ہو گئی ہے انسان جوڑ جوڑ کے مرض چلا جارا مرا کے چلا جائے گا لیکن کھا نہیں پا رہا انسان دیکھا جائے تو ہاں اس لیے کہ دیکھیے بیماری میں تو جو ہے وہ بھی پرہیزی کھانا ہے یہ نہیں کھانا انہیں نہیں کھانا ہے نا اب اور نقصان نقصانات بھی زیادہ ہی ہیں
جی جی جی جی جی جی بالکل مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ